ہلو سام
وعلیکم السلام
جی بھائی کیسے ہو
الحمد للہ تعالی کا شکر ہے السلام
آپ سناؤ کیا کہ رہے تھ ہو
خیرے سے آ خیرت
ہاں اللہ کا شکر
آپ آپ بتاؤ آپ کے ایم ای ابو ٹھیک ہے
بس سب ٹھیک ہے آپ کی فیملی ٹھیک ہے جی جی جی الحمد للہ
الحمد للہ الحمد للہ اور سنائیں
بس اللہ کا شکر ہے
بس اس وقت تو گر میں بہت تھے
گرمی تو بہت ہے اس وقت
ہاں کھانا کھایا اب لیٹے ہوئے ہیں تھوڑا آرام کر رہے ہیں
چلو چلو ٹھیک ہے اور سناؤ
بس الحمد اللہ کا شکر ہے جو جس نے میری زندگی ہاں اس وقت میں تھوڑا لیٹا ہوا ہوں آرام کر رہا ہوں
جی جی جی
ہاں کیونکہ گرمی ہے نا باہر گرمی ہے کھانا بھی کھایا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا بہت آرام کر لینا چاہیے اور اس کے بعد دو تین منٹ واک بھی کرنا چاہے
جی آج تو دن ب دن گرمی بڑھتی جا رہی ہے
ہاں آج تو موسم تو ٹھیک ہے آج کل گرمی تھی اور پرس بھی بہت گرمی تھی آج تھوڑا مطلب
جی جی جی آج تو پانی بہت پین کلینی چاہیے تاکہ صحت ٹھیک رہ جائے اور کھانا بھی اچھی طرح سے کھانا چاہیے
بالکل آپ آپ کی بات تو صحیح ہے پانی تو بہت پینا چاہے اس گرمی میں کیونکہ لسی اور کھیرا وغیرہ کھا لینا چاہے اور تربوزا خربوزا وغیرہ
جی جی و تو جی جی
ہاں یہ ضروری ہے آج گرمی میں پانی کا احتیاط زیادہ کر لینا چاہیے
جی جی جی جی
ہاں
اور زیادہ دیسی کھانا چاہیے تاکہ آج تو زیادہ لوگ باہر ہی کھاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں تو آج تو زیادہ
لوگوں میں ایک عادت پڑ گئی کہ وہ ریسٹورنٹ جاتے ہیں جنک فوڈ وغیرہ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ان کو مطلب مدے کی پرابلم ہو جاتی ہے جس
جی جی
جس سے ہاسپٹل میں بھی بہت بھیڑ پڑ جاتی ہے
جی جی جی آج تو دن ب دن بیماریاں پھیلتی جا رہی ہے
بالکل بالکل
جی جی ہمارا جو ڈائٹ کا شیٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے
نہیں ہم لائف ہماری لائف اسٹائل بالکل غلط ہے
جی جی جی اسی لیے آج تو زیادہ لوگ بیمار پڑتے
بالکل بالکل ہمیں چاہے کہ اس گرمی میں احتیاط رکھ نہ چاہے پانی کا خوب استعمال کر نہ چاہے ہر روز نہ ہونا چاہے
جی جی جی
ہاں اور مطلب کھانے پینے میں وہ چیزیں استعمال کر لیینی چاہے جو مطلب صحت کے لیے اچھا ہو جیسے کھیرا تربزا خربزا وغیرہ ایسی چیز لینے چاہیں گلوکوز بھی وہ اور وہ جو آر ایس وغیرہ بھی خوب لینا چاہے
جی جی جی جی
ہاں اور سناؤ اور آپ بتاؤ آپ آپ کے کیا خیال آپ کیا کرتے ہیں ان گرمیوں میں آپ کی کیا عادت ہے
جی یہی ہم زیادہ توجہ پھلوں پر دیتے یا سبزی وبزیاں زیادہ کھاتے اسے تو صحت کو بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے
بالکل
جی جی اور ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہے تاکہ
بالکل ہاں مح ماحول مطلب ٹھیک نہیں ہے آپ کی بات تو صحیح ہے ہم نے ن ج نالے خراب کیے ہیں ہم نے ندی نالے خراب کیے ہیں ندی نالوں میں ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اور ندی نلوں کے مطلب کنارے پر ہم تعمیرات تعمیرات بناتے ہیں جس سے مطلب ہاں اندر کا پورا کوڑا کرکٹ اسی ندی نالے میں ڈالتے ہیں بعد میں وہ ندی نالے خراب ہو جاتے ہیں
اسی لیے تو ماحول پر بھی اثر پڑا ہے گندا ہوا یا چاہے پانی بھی دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے جب ہم نے ندی نالوں میں
اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ ہم جنگل کاٹ رہے ہیں جسے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اپنی دیکھاؤگے کہ دن ب دن ٹرانسپورٹ کتنا بڑھ رہا ہے اگر کسی کو روٹی لانی ہوگی دکان پر وہ بائک نکالتا ہے اور پھر جانا ہوتا ہے کہ اگر وہ پائیدل ڈسٹینس ہوگی وہ وہاں پر بھی گاڑی نکل
جی جی
دعاں زیادہ بڑھتا ہے کاربن مونا آکسائڈ کے کی ریٹ زیادہ بڑھتی ہے جس سے ہماری ماحولیت پر اثر پڑتا ہے
ہم کاٹنے ہم کاٹنے میں لگے ہیں لیکن پودے نہیں لگاتے کاٹنے میں ہمیں مزہ آتا ہے لیکن لگاتے پودے نہیں اگر
آپ کی بات تو صحیح ہے آئے دن سکولوں میں سیمینار بنایا جا رہا ہے کہ پؤودے لگاؤ پانچ دس پودے لگاتے ہیں پھر فوٹو شوٹ کرتے ہیں اور نیوز میں وہ دکھاتے ہیں بس فارملٹی کے لیے کرتے ہیں ہم کو چاہے دل و جان سے یا شوق و ذوق سے ہم کو یہ پؤودے لگانےاہ
جی اگر ہر ایک انسان سال میں پانچ پانچ چار چار پودے لگائے گے تو کچھ ہی سالوں میں پورا گینری آ جائے گی
بالکل بالکل ہر کام اپنے خود سے شروع کر لینی چاہیے الحمد للہ میں ہر سال تقریباسو دو سو پودے لگاتا ہوں سو دو سے پاپدیلا گتا ہوں ہاں یہ میرری ایک عادت ہے میں چاہتا ہ کہ ہر کوئی ایسی یہ عادت اپنائے جس سے ہمارے ماحوولت صاف ستھرا ہو جائے اور جب گرمی زیادہ ہوتی ہے مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ میں پیڑ کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھوں کیونکہ مجھے دل میں سکون ملے ملے آج کل تو لوگ پارکوں میں جاتے ہیں جس سے مطلب ان کے دل میں سکونت آئی اس سے بہتر تھا کہ کہ وہ پیڑ پودے لگاتے اپنے آنگن میں اپنے سہنے میں ہ کہیں پر بھی ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں ہم کو چاہے مطلب اچ اچھے اچھے عادتیں روز مرہ زندگی میں اپنانی چاہیے جس سے مطلب عوں کو بھی فائدہ پہنچے اور خود کو بھی آپ کی کیا رائے ہے مطلب ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے جسے مطلب کہ سماج میں یہ اثر پڑے
یہی جو آپ نے بولا ہے جی جی آپ نے جو بولا یہ صحی بات بولی آپ نے کیا ہر انسان کو کم سے کم سال میں اگر دسی دسی پودے لگائے تو ایک گاؤں میں کم سے کم تین ہزار چار ہزار پاپولیشن ہوتی ہر گاؤں میں تو اگر ا کوئی ایک ہی لگائےیں تو چار ہزار پودے ہر سال ہوگئے ایک گاؤں میں جب پورا تو کووم جب پورا پاپولیشن ایک ہی چیز لگا ہے تو دس ہزار بیس ہزار یا لاکھ تک بھی پہنچ سکتا ہے
ہاں آپ کو آپ کی بات تو صحیح ہے آپ نے تو مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ سال میں تقریبا سو دو سو پیڑ لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے یا مطلب ٹماٹر کے پودے جو مطلب وہ سبزی وغیرہ اگاتے ہیں وہ آتے ہیں سو دو سو شہر میں زیادہ ہاں شہر میں زیادہ آلودگی ہو رہی ہے اب گاؤں گاؤں میں یہ عادت پڑ گئی ہیں کہ وہ جو سیب کے درخت کاٹتے ہیں ادھر میںراد کرتے یا کوئی کو س ادھر کنسٹرکشن ہوتے ہے لوگوں میں لالچ پڑ گئی پیسوں کی ہاںس کے وہ مطلب کہ اپنے پیڑوپر کلاڑی مارتے ہیں جس سے ہاں ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے
آج ہر کوئی انسان سوچتا ہے کہ مجھے پیسہ ملنا چاہیے وہ کہاں سے آئے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ وہ تو یہ آپ کی بات تو صحیح ہے کہ لوگ پیڑ کاٹتے جا رہے لیکن آپ گاؤوں میں بھی بھی اثر پڑا ہے کہ لوگ زیادہ پیٹ کاٹ ہیں لیکن لگاتے کام کیونکہ میں ہمارے سوسائٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ جب منٹر آتا ہے تو لوگ جو یہ درخت کاٹتے ہیں تو لگاتے کام ہیں اس لیے تو ماحول پر اثر پڑتا ہے
بالکل آپ کی بات تو صحیح ہے ہمیں چاہیے کہ اخبارات کے ذریعے یا خود کے گھر میں بھی پیڑ لگانے چاہیے اخبارات میں ایس ایسی باتیں اشتہار میں لکھ لینی چاہی اور سوشل میڈیا میں آئے دن دیکھتے ہم فضول باتیں یا مطلب مزاقی پر مزاقی جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو وائرل کرتے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں ہم کو چاہے کہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے جسے ہر کسی کو فائدہ ملے وہ روزمرہ زندگی میں وہ عادت ڈالے جس سے ماحوولت میں بھی اثر پڑے اور اچھائی اور برائی میں لوگ تمیز کر سکے
جی
ہم خود ذمہ دار ہیں ہم کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لینا چاہی وقت کے ساس ساتھ اچھا اچھے بایہ لوگوں کے ساتس
بتا تھے درکت لگانا بھی عبادت ہے
ہاں یہ ایک بہت بڑی بات ہے تھی میں نے اس کے بارے میں سنا کہ حضرور صلاحو علیہ وسلم نے فرمایا ایک غزا غزوہ چل رہا اس غزوہ میں یعنی جنگ میں حضور صیہ وسلم نے حکم کیا تھا ان کو صحابیوں کو کہ بزرگ عورت اور سبز پیڑوں کو مت کاٹنا اسے پت چلتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے ہمارے اسلام میں بھی ان کی اہمیت کیا ہے لہذا ہمیں ان چیزوں کی قدر کر لینی چاہیے
جی جی ڈیولپڈ کنٹری میں تو یہی سب سے زیادہ فرق ہوتی ہے جو باہر کی ڈیولپڈ کنٹری میں وہ پہلے گرینری پہ فوکس کرتے پولوشن پہ جو پولوشن کام کرتے وہ پہلے اسی پہ فوکس کرتے ہیں
بالکل بالکل
اسی لیے تو ہمیں وہ باہر والی کنٹریاں پسند آتی ہے
ہاں بالکل لیکن ایک بات ہے نا لیکن ایک وطن اللہ تعالی نے کشمیر کو مطل ان چیزوں سے مالا مال کیا تھا میں نے اسی سے بات کی آپ دیک کےے سر سبز جنگلات ہم نے ان کی قدر نہیں کی ہم کا سزا اس وقت دیکھ رہے کہ گرمی کتنی ہے یہ ہم نے خود کیا ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں ہمیں چاہیے اس پر بات بات کر لینی چاہیے
نالا تھا
ہاں
اس کو بارہ مہینے میں پانی ہوتا تھا لیکن آج بس جنوری فروری اور مارچ تک پائی نہیں رہتا ہے اور جون تک بس اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے
بالکل ہاں
پانی دن ب دن کم ہی ہوتی جا رہا ہے تاکہ
مطلب یہ کیسے مطلب اس اس میں وہ کیوں سوکھا پڑ گیا اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے ہم نے اس ندی پر کوئی مطلب تعمیر بنایا ہوگا یا کوئی دکان بنایا ہوگا ہاں یا اس کی مطلب ناجائز قبضہ کیا ہوگا آپ دیکھیے